ہلو
س السلام علیکم کیسے ہو آج تم کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو
وعلیکم السلام السلام علیکم میں ٹھیک ہوں میں آج پولیس کا رول کے بارے میں سوچ رہا تھا کیونکہ اسکول میں ہمیں اس ٹاپک پر ڈسکس کرنا ہے
پولیس کا ٹاپک پولیس پولیس کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے پولیس ہماری سوسائٹی میں کیا رول پلے کرتی ہے
پولیس کا مین کام لا اینڈ آڈر مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ لوگوں کی سیفٹی انشور کرتے ہیں اور کرائمز کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں
بالکل اگر پولیس نہ ہوتی تو سوسائٹی میں پرابلمز انکریز ہو سکتی تھھی
ہاں پولیس رولس اور لااز کو امپورٹ امپلیمنٹ کرتی ہے تاکہ لوگ سیف سیف انوائرمنٹ میں رہ سکے
پولیس آفیسرس کی ڈیوٹی عسین نہیں ایزی نہیں ہوتی
بالکل نہیں پولیس آفیسرس کو دن رات کام کرنا پڑتا ہے کبھی ایمرجنسی سچویشنز ہینڈل کرنی ہوتی ہیں اور کبھی ڈفیکلٹ ڈسیزنز لینا پڑتا ہے
فون کو کن پولیس کو کن سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے
ان کو ایکسیڈینٹس تھرفٹ کیس فٹ فائٹس ایمرجنسی اور ڈفرنٹ ٹائپس کے کرائمز ہینڈل کرنے پڑتے ہیں
مجھے لگتا ہے پولیس آفیسر بننے کے لئے کورج اور پیشنس ضروری ہے
ہاں ایک اچھا پولیس آفیسر میں ہنیسٹی ڈسپلن اور رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے
مجھے لگتا ہے پوس آفسر پولیس یونیفارم کا بھی ایک اسپیشل ریسپیکٹ ہے
بالکل یونیفارم ریسپانسبلٹی کی سمبل ہوتی ہیں جب لوگ پولیس کو دیکھتے ہیں تو انہیں سیفٹی کا فیلنگ ملتی ہیں
کیا پھوئی صرف کرمنلز کو پکڑتی ہیں
نہیں پولیس کا کام صرف کرمنلس کو اریسٹ کرنا نہیں ہوتا وہ پبلک کی ہیلپ بھی کرتے ہیں ٹریفک مینیج کرتے ہیں اور اوئرنیس پروگرامس بھی کرتے رہ
ٹریفک پولیس کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے
ہاں ٹریفک پولیس روڈس پر رولس فالو کروانے میں ہیلپ کرتے ہیں اس سے ایکسیڈنٹس روڈیوس ہو سکتے ہیں ہیلو
کچھ لوگ ٹریفک رولز اگنور کرتے ہیں
یہ پرابلم ہے اگر لوگ رولز فالو کریں تو روڈس زیادہ سیف ہو سکتے ہیں
پس اور پبلک کے بیچ میں ٹرسٹ ہونا چاہیے
بالکل پولیس اور سٹیزنز مل کر ہی ایک سیف سوسائٹی بنا سکتے ہیں
پولیس کی ٹریننگ کیسی ہوتی ہے
پولیس آفیسرس کو فزیکل ٹریننگ لا نالج اور ایمرجنسی سچویشنس ہینڈل کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہیں
فزیکل فٹنس بھی امپارٹنٹ ہوتی ہوگی
ہاں کیونکہ پولیس ڈیوٹی میں ایکٹیو رہنا رہنا پڑتا ہے
آج کل ٹیکنالوجی پیپلس کے کام میں حلوظ ہوتی ہے
ہاں ٹیکنالوجی سے انویسٹیگیشن اور سیکیورٹی بیٹر ہو گئی ہے کرائمز ڈیجیٹل روڈس اور کمیونیکیشن سسٹم ہیلپ کرتی ہیں
لیکن ٹیکنالوجی کے ساتھ اونیسٹی بھی ضروری ہے
بالکل ٹیکنالوجی صرف ایک ٹول ہی ہے اصل امپورٹنس آفیسر کی ریسپانسبلٹیز اور اتکنیس کی ہوتی ہیں
پولیس کو لوگوں کے ساتھ کیسا بہیو کرنا چاہیے
پولیس کو رسپیکٹ فل اور فیئر بہیر کرنا چاہیے ہر سٹیزن کے ساتھ انصاف اور پروفیشنزم سے ڈیل کرنی چاہیے
یہ بات امپورٹنٹ ہے کیونکہ پولیس پبلک سروس کا پارٹ ہے
ہاں پولیس کا پرپوز لوگوں کی پروٹیکشن اور ہیلپ کرنا ہوتا ہے
کیا تم نے کبھی کسی پولیس آفسر سے بات کی ہے
ہاں ایک بار ٹریفک پولیس آفیسر سے بات ہوئی تھی وہ روڈ سیفٹی کے بارے میں بتا رہے تھے
یہ اچھی بات ہے اورنیس سے لوگ زیادہ رسپانسبل ہوتے ہیں بنتے ہیں
بالکل پولیس صرف ایکشن نہیں لیتی بلکہ ا گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتی ہیں
پلیز کی لائف چیلنجنگ ہوتی ہوگی
ہاں کبھی کبھی انہیں اپنی پرسنل لائف اور ڈیوٹی کے بیچ بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے
پھر بھی ہ
ہیلو آواز ہی نہیں آ رہی ہے
پھر بھی وہ سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں
ہاں اسی لیے پولیس آفیسرس کی محنت اور ڈیٹیکشن کو اپونس کرنا چاہے اپریشیٹ کرنا چاہیے
کچھ لوگ پلی سے ڈرتے ہیں
ڈر کی جگہ ریسپیکٹ اور کوپریشن ہونا چاہیے پولیس اور پبلک کا ریلیشن پازیٹیو ہونا چاہیے
اگر کسی کے ساتھ پرابلم ہو تو کیا کرنا چاہیے
اگر کس اگر کوئی سیریس پرابلم ہو تو رسپانسبل وے میں پولیس سے کنیکٹ کرنا چاہیے اور کریکٹ انفارمیشن پروائڈ کرنی چاہیے
ہال انفارمیشن دین بھی پرابلم کریئٹ کر سکتا ہے
بالکل ہر سٹیزن کی ریسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ سچ اور ہیلپ فل انفارمیشن دے
مجھے لگتا ہے پولیس کا کام بہت ویلیوبل ہے
ہاں ایک پیس فل سوسائٹی کے لیے پولیس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے
پولیس آفیسرز کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے
انیں پیشنس ہونیسٹی اور سٹرانگ ڈسیژن میکنگ اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے
کیا پولیس کا کام صرف سٹیز میں امپورٹنٹ ہوتا ہے
نہیں ہر جگہ پولیس کی ضرورت ہوتی ہیں ولیجز ٹاؤنز اور سٹیز سب جگہ لا اینڈ آڈرس امپورٹنٹ ہوتے ہیں
پولیس اور ادر ایمرجنسی سروسز کے بیچ بھی کوپریشن ہوتی ہوتا ہے
ہاں ایمرجنسی سچویشنز میں پولیس میڈیکل سروسز اور ادر ڈپارٹمنٹ مل سکتے مل کر کام کرتے ہیں
یہ ٹیم ویئر بہت امپورٹنٹ ہے
بالکل ٹیم ورک سے پرابلمس کو زیادہ سالو کیا سکتا ہے
اسٹوڈنٹس پولیس کے بارے میں کیا سیکھ فیوچر میں پولیس سسٹم اور بیٹر کیسے ہوسکتا ہے
بیٹر ٹریننگ ماڈرن ٹیکنالوجی اور پولیس کوآپریشن سے پولیس سسٹم امپرو ہو سکتا ہے
اسٹوڈنٹ پولیس کے بارے میں کیا سیکھ سکتے ہیں
اسٹوڈنٹس کو لااز کا رسپیکٹ ڈسپلن اور رسپانسبلٹیز سٹیزن شپ کے بارے میں سیکھنا چاہیے
بالکل صحیح ہے اس چ سٹیٹز سٹیزنز سسائٹی کو بہتر بناتے ہیں
ہاں صرف ایک ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہر انسان کا رول ہوتا ہے
تمہاری انفارمیشن بہت اچھی ہے مجھے اس ٹاپک کے لیے بہت ہیلپ ملی
تھینک یو سو مچ مجھے بھی پولیس کے رول کے بارے میں بات کرنا اچھا لگا
اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا
اللہ حافظ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں میں رکھتا ہوں فون ٹھیک ہے
ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ
ہ